ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک ہو
ہاں جی آپ ٹھیک ہو
ش ہاں ہاں شک ابور اللہ کا وہاں پہ سب ٹھیک ہے
ہ انان جی ٹھیک آج کل تم بات مصروف نظر آ رہی ہو کیا بات ہے
ہاں میں کچھ دلچسپ کتابیں پڑھ رہی تھی ان میں جاسوسی کہانیاں بھی شام ہے
واہ جہاز خوسیی کہانیاں تو مجھے بھی بہت پسند ہے جوس رس کا نام سنتے ہی ایک ایسا شخص کا تصور آتا ہے جو ہر راز کا پتہ لگا لیتا ہے
بالکل جاسوس وہ ہوتا ہے جو عقل ہوشیاری اور ترقی کی صلاحیت سے مشکل سے مشکل پہرل کو حل کرتا ہے
تمہارے خیال میں جاسوس کا سب سے اہم گن کیا ہے
میرے نزدیک سب سے اہم گن آبزرویشن ہے جاسو چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی گہری نظر رکھتا ہے
اچھا ٹھیک
جی
یہ بات س صحہی ہے اکثر عام لوگ جن باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جاسوس انہی باتوں سے سراغ ڈھونڈ لیتا ہے
ہاں اور صرف دیکھنا ہی کافی نہیں ہوتا جاس اس کو سوچ بھی آنا چاہیے ہر نشانی کا مطلب سمجھنا ضروری ہو ہے
بچپن میں میں بہت سی جگہوں کہانیاں پڑھتا تھا ان ا ان میں جاسوس لوگ گمشدہ چیزیں اور لوگوں کا پتہ لگاتے تھے
میں نے بھی ایسی کہانیاں پڑھی ہے ان کہانیوں سے انسان کی سوچ اور تازگی کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے
کیا تم سمج سمجھتی ہو کہ اصل زندگی میں بھی جاسوس اتنے ہی اہم ہوتے ہیں
جی ہاں پولیس اور مخ مختلف اداروں میں تحقیقت کرنے والے افراد کسی حد تک جاسوسی کا کام کرتے ہیں ان کی محنت سے جرم کرنے والوں کو کو پکڑا جاتا ہے
اگر جاسوس نہ ہو تو بہت سے راز کبھی سامنے نہیں آ آئے
بالکل لیکن جاسوسی کو کام بہت مشکل اور ذمہ داری والا ہوتا ہے اس میں صبر اور ہمت کی بہت ضرورت ہوتی ہے
تم نے کبھی سوچا کہ اگر تم جاسوس بنتی تو کیا کرتی
میں سچ کا پتہ لگانے کی کوشش کرتی اور لوگوں کی مدد کرتی لیکن ہر کام قانون اور انسان کے دیری میں رہ رہ کر کرتی ہے
دیر میں رہ کر کرتی ہاں جی بہت خوب ویسے لوگ اکثر جاسوسی کو صرف فلمز اور ناولز تک محدود سمجھتے ہیں
ہاں لیکن حقیقت میں جاسوسی کا مقصد صرف راز معلوم کرنا نہیں بلکہ سچ تک پہنچانا ہوتا ہے
تمہاری بات سن کر مجھے ایک واقع یاد آ گیا ہمارے اسکول میں ایک دفعہ لائبریری سے کچھ کتابیں غائب ہو گئی تھی
پھر کیا ہوا
پھر امم سب بچوں کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا لیکن ٹیچر لیکن ایک ٹیچر نے بہت ہوشیاری سے تحقیق کی
کیوں لوگوں نے چور کا ڈھونڈ لوگوں نے چوروں کو ڈھونڈ لیا
کیا انہوں نے چ چور کو ڈھونڈ لیا چلیے ٹھیک جی ہاں معلوم ہوا کہ کتابیں کسی نے چرائی نہیں تھی غلطی سے دوسرے کمرے میں رکھ دی گئی تھی
دیکھا اسی لیے تحقیق اور تصدیق بہت ضروری ہوتی ہے بغیر ثبوت کے کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے
یہ بات جاسوس ہی کہ بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے
بالکل اچھا جاسوس کبھی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتا
تمہارے خیال میں جاسوس کو کس قسم کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے
ہمم اسے قانون نفسیات سائنس اور کمیونیکیشن کے بارے میں علم ہونا چاہیے اس سے اسے لوگوں کو سمجھنے اور مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے
آج کل ٹیک ٹیکنالوجی نےبی کنجوسی جاسوسی کہ جاس اسی کو کم کام کے بدلے دیا ہے
ہمم بالکل کمپیوٹر کیمراز اور ڈیجیٹل ٹولس تحقیق میں مذہ دیتے ہیں لیکن اب کل اور تازگی کی اہمیت بھی سب سے زیادہ ہے
صحیح کہا مشین صرف معلومات دے سکتی ہے لیکن فیصلہ انسان ہی کرتا ہے
اسی لیے تجربہ اور حکمت بھی ضروری بہت ہوتا ہے
مجھے لگتا تا ہے کہ جاسوسی کہانیاں بچوں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے
کیونکہ ان میں پہلیہ اور مسائل ہوتے ہیں جنہیں حل کرنا ہوتا ہے
کا ناٹک کرتا ہوں
اور کیا تم کسی رات تک پہنچے
مٹھائی غائب ہو گئی تھی میں نے بہت تحقیق کی
آپ کو بتایا مجھے ابھی بھی یاد ہے جب آپ نے بتایا تھا کہ میں نے آپ کو مٹھائی لائی پھر آپ نے مجھے مٹھائی نہیں دی
وہ بات الگ ہے میں نے آپ کو بولا ایک دفعہ باہر نکلو مٹھائی لو لیکن آپ نہیں نکلے
اچھ اچھا ٹھیک پھر کیا پتہ چلا آپ کو
آخر میں معلوم ہوا کہ مٹھائی میں ہی کہا گیا تھا اور بھول گیا تھا
اچھا اچھا مٹھائی تم نے ہی کھائی تھی اور تمہیں ہی بھول گئی تھی
ہاں جی ہاں جی
تو تمہاری پہلی جسی کا نتیجہ تم خود نکلے
بالکل اس دن مجھے پتہ چل کیا یاد برداشت بھی ضروری چیز ہے
چاہے ورنہ غلطی ہو سختی ہے
ویسے دنیا میں کچھ مشہور فنکشنل فنکشنل جاسوس بھی ہوئے ہیں
ہاں ان کی کہانیاں آج بھی لوگ شوق سے پڑھتے ہیں ان کی کہانیوں کا راز ان کی تیز نسری اور لاجک کل سوچ ہوتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو تھوڑی بہت جاسوسی صلاحیت اپنے اند اندر پیدا کرنی چاہیے
اگر تمہارا مطلبش دور تحقیقی مزاج سے ہے تو میں متفق ہوں
جی ہاں
ت ہم الفاظوں اور غلط معلومات سے بچ سکتے ہیں
ہاں ہاں اسے تو ہم افوام اور غلط معلومات سے بچ سکتے ہیں آج کے دور میں یہ اور بھی اسیں ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت سی جوٹی خبریں پھیلی جاتی ہے
ترقی کر کرنے تو جوٹی باتوں کا اثر کم ہو سکتا ہے
بالکل اور بہت کو فورا سچ سن می ا نینا ٹھیک نہیں
جاسوس کا ایک اور گن ہمت بھی ہے
ا ہاں کبھی کبھی اسے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی سچ کی تلاش جاری رکھنی ہوتی ہے
لیکن ہمت کے ساتھ ذمہ داری بھی ہونی چاہیے
بالکل کسی کے ساتھ زندگی میں بلا وجہ مدخلت کرنا غلط ہے
یہ بہت اہم بات ہے جاسوسی اور تجس تجسس میں فرق ہوتا ہے
جی ہاں جہاں قانون اور انصاف کا مقصد ہو وہاں تحقیق مناسب ہے لیکن لوگوں کی پرائیویسی کا احترام بھی ضروری ہے
تمہاری بات اسے لگتا ہے کہ تم بہت اچھی جاسوس بن سک تینین
شاید شاید لیکن مجھے لگتا ہے کہ اچھی سٹیزن بن نا زیادہ ضروری ہے
زن وہ ہوتی ہے جو سچ بولتی ہے اور سچ کا ساتھ دیتی ہے
بالکل سچ اور انصاف اور معاشرے کی بنیاد ہے
آج کی گفتگو سے مجھے جاسوس اس کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی جاسو صرف کہانیوں کا کردار نہیں بلکہ تحقیق آبزرویشن اور سچ کی تلاش کی مثال ہے
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاسوسی کا اصل مقصد سچ تک پہنچانا ہے
جی جی ہاں اور اس کے لیے عقل صبر ایمانداری اور ذمہ داری بہت ضروری ہے
بہت خوب آج کی گفت تو وہ بہت دلچسپ رہی
مجھے بھی آج کے گستتوں کو بہت دلچسپ لگی مجھے اور بہت ذرا مزہ بھی آیا اگلی دفعہ کسی نئے موضوع پر پر ہم ایسے ہی گفتگو کریں گے مجھے ایسے دل کو سکون ملتا اور کچھ سیکھ
مجھے آپ سے بات کرنے کو بہت مزہ اور کچھ سیکھنے کو بھی ملا انشاء اللہ میں یہ اناء اللہ بھائی اللہ حافظ
ہاں اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ